جی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے
چییاری ہے بولیے
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہیں آپ
میں ٹھیک ہوں آپ سنائیے
جی الحمد للہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے جی بالکل جی آ سے سب خیریت ہے اچھا تو آج ہم کس موضوع پہ گفتگو کریں گے
آج ہم موبائل فون کے فائدے اور نقصان کے بارے میں گفتگو کریں گے
جی بالکل موبائل ہماری زندگی کا اہم حصہ ہو گیا ہے اس کے بہت سے فائدے ہے
جی بالکل سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اپنے دوستوں اور رشتتے داروں سے آسانی سے بات کر سکتے ہیں چاہے وہ پھر کتنی بھی دور
جی بالکل ل درست کہ آپ نے اور اگر کسی کو کوئی جی بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہم قریب بیٹھ کر ہی گفتگو کر رہے ہیں جی ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ اگر کسی کو کوئی ضروری پیغام دینا ہو کوئی تو بھی ہم فورا فون کر سکتے ہیں ان کو پہلے کے زمانے میں چٹھیوں کا استعمال کیا جاتا تھا تو وہ وقت پہ پہنچی وہ پیغام وقت پہ پہنچ ہی نہیں پاتا تھا
جی اور اس سے ہم موبائل سے ہم پڑھائی میں بھی مدد کر سک مطلب جو ہمارا موبائل ہے وہ پڑھائی میں بھی مدد کرتا ہے اور ہم انٹرنیس انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور آن لائن تعلیم بھی لے سکتے ہیں
جی بالکل صحیح کہا آپ نے آج کل بچے موبائل سے ہی تعلیم لیتے ہیں اور جتنے بھی آج کل آپ کو اگر کوئی بھی معلومات حاصل کرنی ہو آپ ڈائریکٹ فون پہ جائیے سرچ کیجیے ڈائریکٹ آپ کو انٹرنیٹ سے جتنی بھی معلومات ہوگی وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی صحیح کہا آپ نے میں بھی کبھی کبھی موبائل سے نیا سبق سیکھتی رہتی ہوں اور ویڈیو دیکھ کر سمجھتی رہتی ہوں کیسے کیا ہو رہا ہے مشکل باتیں جو تھی ہماری وہ میں اس سے اسی سے سمجھتی ہوں
جی اس کے علاوہ موبائل تفریح کا بھی اچھا ذریعہ ہے لوگ گانے سنتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں گیم کھیلتے ہیں اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو کرتے ہیں
جی بالکل ابھی جیسے ہم تعلیم لیتے وقت ہم ہمیں تھکاوت محسوس ہوتی ہے تو ہم بھی تفریح کے لیے گانے سنتے ہیں کیا آ پہ آپ کو گانا سننا پسند ہے
جی مجھے ایک پسند ہے
آپ کو کس طرح کے گانے سننا پسند ہے
مجھے نائنٹی ایس سانگ بہت زیادہ پسند ہیں
جی بالکل بٹ ایسا ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کسی چیز کے فائدے بھی ہے تو اس کے نقصان بھی بہت ہوتے ہے ہر چیز کے اگر فائدے ہیں تو نقصان بھی اتنے ہی ہوتے ہیں تو موبائل کے کا زیادہ استعمال ہمارے لیے نقصان دیہ بھی ہو سکتا ہے
جی بالکل بہت دیر تک میں مانتی ہوں کہ بہت دیر تک موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں درد بھی ہو سکتا ہے اور انسان کو نیند بھی کم آنے لگتی ہے اگر اگر دیر رات بھر تک موبائل یوز کیا جائے تو
جی بالکل درست آپ نے کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم موبائل کو لے ایک منٹ کے لیے پھر وہ وقت پھر ہم موبائل میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ایک منٹ کب دس منٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں ہمیں ہمارا وقت کا پتا ہی نہیں چلتا تو جب ہماری والدہ ہمیں ڈانٹتی ہے کہ تم کتنے دیر سے موبائل میں مصروف ہو تب جا کے ہمیں پت چلتا ہے کہ ہم نے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ایسے ہی ویا خراب کر دے اپنے اتنے میں ہم تعلیم میں کچھ نیا سیکھ سکتے تھے
جی بالکل یہ ہے صحی بات ہے
ہم ایسے ہی وقت کو جایا کر دیتے ہیں
جی میں بتا تو رہی ہوں کہ مطلب آپ نے صحیح کولا کچھ بچے موبائل گیمس میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ پڑھائی پر دھیان نہیں دیتے ہیں اپنے جو ایسے فیملی ہے گھر والے ہیں ان سے باتیں کم کر ہیں صرف اپنے موبائل تک اپنی دنیا سیمت رکھتے ہیں
جی بالکل سب سے اہم جو وجہ ہے نا آج کل تعلیم پر دھیان نہ دینے کا بچوں کا وہ موبائل ہی ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کیونکہ جب سے بائل بچوں کو دے دیتے ہیں نہا جلدی تو وہ اپنی تعلیم پر دھیان ہی نہیں دیتے وہ اتنے اس میں مصروف ہو جاتے کہ پورا دن وہ موبائل میں ہی لگے رہتے ہیں
جی اور سوسل میڈیا کا غلط استعمال بھی ایک بڑی پریشانی ہے کبھی کبھی نا لوگ غلط خبریں پھیلا دیتے ہیں
جی یہ تو بہت ہی بڑی دویدھا ہے بہت بڑا وہ ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہے جو سب کے لیے نقصان داک ہے لوگ جھوٹی جھوٹیے خبریں پھیلا رہے ہیں ایک دوسرے میں
جی آپ نے صحیح کہا اس وجہ سے نا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں موبائل سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے
جی بالکل جیسے میرا بھی یہی خیال ہے کہ اگر ہم موبائل کا صحیح استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے مند بھی ہے بٹ اگر اس کا تھوڑا سا بھی ہم نے احتیاط نہیں رکھا تھوڑا سا بھی ہم نے احتیاط وہ نہیں ب تو پھر ہم لوگ کے ہمارا وسے ہی وقت ضیاع ہو جاتا اس میں
جی ہمیں ویسے ادھک سے ادھک وقت موبائل میں جیا نہیں کرنا چاہیے میں آپ کو اتنا ہی بولوں گی یا پھر اور بھی ہے تو ان کو صرف اتنا ہی بولنا چاہوں گی کہ جو موبائل ہے اس کا اپنے ایک لمٹ سے اس کا یوز لینا تو وہ زیادہ بہتر ہے زیادہ فائدے مند ہے
بالک درست کہہ رہے ہیں آپ کی ہمیں ادھک سے مطلب ہمیں زیادہ تر موبائل کا استعمال کم کرنا چاہیے اس سے ایک تو ہمارے ہم موبائل کا استعمال کرتے رات میں ہےئے پھر ہمارے س نیندی نہیں کھلتی ہے اس کی وجہ سے پورے دن ہمارے شریر میں تناؤ تھکاوٹ رہتی ہے
جی
جی بالکل
ہمیں موبائل کا استعمال کم اور سمجھداری سے کرنا چاہیے
جی بالکل اس سے ہماری پڑھائی ہمارا تعلیم جو ہے صحت ہو گیا اور رشتے بھی سب اچھے رہیں گے
جی بالکل ہم نے دیکھا ہے نا ہم تو آپ بیتی پہ بات کرتے ہیں جو ہمارے اور پاس کہ ہماری جنریشن ہوئی اور ہمارے سے دوست ہیں اتنا ہم سب میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ موبائل کا اتنا غلط یوز ہو رہا ہے نا اچھا یوز ہے فائدے مند ہے پر اس سے زیادہ نقصانات بہت ہے
جی جی بالکل جیسے کہ ہم اپنے گھر کا ہی ایک وہ دیتے ہیں کہ ہمارا ہمارا بھائی ہے تو وہ زیادہ تر وہ زیادہ ر موبائل میں ہی مصروف رہتے ہیں پورے پورے رات ج صبح وہ جلدی نہیں اٹھتے کھ جلدی نہیں اٹ تو وہ اپنے پھر تعلیم نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا بہت
جی ہمارا اس سے سب سے زیادہ تو جو پرباؤ پڑے پڑے رہا ہے نا وہ ہمارے بوشیہ میں پڑ رہا ہے
جی ابھی آپ کو پت ہے کہ تعلیم کتنا ضروری ہے آج کی آج کل بنا تعلیم کے آپ ایک اچھی نوکری نہیں پا سکتے آپ ایک اچھی منزل نہیں حاصل کر سکتے ہے
جی آپ نے صحیح کہا تو ہم تو اسی وجہ سے یہی بولنا چاہیے کہ جو موبائل ہاں اس جس چیز کے لیے وہ بنایا ہے نا اس اتنا ہی اس کو یوج میں لو
جی بالکل اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے ہمیں
اتنا ہی استعمال کرو
جی بالکل میں آپ جی بولیے
جی بولیے آپ بولیے کیا بول رہی تھی
جی دیکھیے ہمیں لگتا ہے نا کہ آج کل بنا بنا تعلیم کے کچھ نہیں ہو سکتا
جی ایسا مانا جاتا ہے تعلیم تعلیم ہوتی ہے وہ ایک جانکاری کے لیے بنی ہے جیس سے ہم ایک دوسرے سے جڑتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے ہاں کہ نہیں اور ویسے موبائل جو سب سے زیادہ اس کا یوز ہے نا وہ سب سے زیادہ اس کے لے کہ ہم ایک دوسرے اس سے جڑنا
جی بالکل موبائل ایک اچھا ذریعہ بن گیا ہے ایک دوسرے سے جڑے رہنے کا ابھی ہم نے جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے کہ وہ ابھی ہمیں ایک سیکنڈ نہیں لگتا ہم اپنا پیغام ادھر سے ادھر بھیج دیتے ہیں واٹس اپ کے ذریعے آن لائن کے ذریعے بٹ ابھی ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ سب سے گہرا اثر اس کا تعلیمی پر پڑتا ہے بکز کیونکہ ہے نا اس کا جی ایکچولی ہمارے یہاں پہ بہت آوازیں آ رہی ہے معاف کریے گا
کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ نے مجھے اتنا سمجھایا اس کے لیے کافی آپ کا شکریہ
جی شکریہ آپ نے اتنا موجو اتنا اتنا اچھا موجو ہے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے
جی مجھے بھی آپ سے گفتگو کر کے کافی اچھا لگا
جی اپنا دھیان رکھے گا اللہ حف بس
آپ بھی رکھیے گا خدا پیز